السلام علیکم
وعلیکم السلام اور ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کاغ پء سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تالی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
اب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
بس ایسے ہی بیٹھی ہوں گرمی بہت زیادہ ہے
نہیں یہاں سے تو تھوڑا اچھا موسم ہے ابھی کیونکہ ہلکی سی بارش ہو گئی تھی نا
ہاں ہو گئی تھی مگر دن بھر بہت گرمی تھی
ہاں ہاں دن میں بہت گرمی تھی اور باقی
پریشان کر دیتی ہے پہلے بھی گرمی ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی اب لگتا ہے ہر سال پچھ سال سے زیادہ گرمی بڑھتی ہے پہلا پہلے میں جاؤ
بلکل باکل دوپہر کا وقت گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دھوپ اتنی تیز ہوی ہاں کہ کچھ دیر میں تھکان محسوس ہونے لگتی ہے
صرف تھکان ہی نہیں لوگ ہائڈریشن ہیٹ اسٹروک اور بخار کا بھی شکار ہو رہے ہیں ڈاکٹرز بھی بار بار پانی پینے کی صلاح دیتے ہیں
بلکل صحی ہمیں گاؤں میں بھی لوگ دوپہر کے وقت باہر کام کرنے سے ا بچے کی کوشش بچنے کی کوشش کرتے ہیں کسانوں کے لیے بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اچ
بلکل مجھے لگتا ہے کہ گرمی کی ایک بڑی وجہ درختوں کی کمی بھی ہے جتنے زیادہ درخت کاٹے جا رہے ہیں ہے اتنی ہی گرمی بڑھ رہی ہے
ہاں بالکل ہمارے گاؤں میں بھی لوگ نا درخت ہوا کو صاف رکھتے ہیں اور ماحول کو ٹھنڈا بناتے ہیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائےیں تو کچھ حد تک مسئلے کو کم کر سکتے ہیں
بلکل صحیح کہا آپ نے ایک اور وجہ پلیوشن بھی ہے گاڑیوں کا دھواں فیکٹریز اور پلاسٹک جلانا ہوا کو خراب کر دیتا ہے اس سے انوائرمنٹ پر برا اثر پڑتا ہے
اس لیے ہر سال ٹیمپریچر کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں لوگوں کو اپ انوائرمنٹ کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے
گرمی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بھی مشکل ہوتی ہے اگزام کے دنوں میں تیز دھوپ میں اسکول اور کالج جانا آسان نہیں ہوتا
اور بجلی کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی پاور کٹس کی وجہ سے اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے
ہاں وہ بات تو صحیح ہے میں بول آپ نے وہ ویڈیو دیکھا وہ بچہ بول رہا ہے ایجوکیشن اس منسٹر کو بول رہا ہے کہ خود لیٹی رہتی ہے
اور کیا اس نے زیادہ ہی کیا ہے
ہوں اس موسم میں ہمیں زیادہ پانی پینا چاہیے ہلکا کھانا کھانا چاہیے اور بنا ضرورت دھوپ میں باہر نہیں نکلنا چاہیے
بالکل ساتھ ہی ہمیں دوسروں کو بھی انوائرمنٹ کی اہمیت سمجھانی چاہیے اور ہر سال کم از کم درخت ضرور لگا لگانی چایے
اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے تو آنے والے سالوں میں گرمی کے اثرات کو کچھ حد تک کم کیا جا سکتا ہے
بالکل انشاء اللہ چلو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سخت گرمی سے محفوظ رکھنے کی ہمیں اپنے انوائرمنٹ کی حفاظت کرنے کی توفیق دی
بلکل میں کدھر چلی گئی
ہوں جب میں بازار گئی تھی تو صرف دس منٹ دھوپ میں چلنے سے ہی پسینے میں بیھگ گئی لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی گرم ہو
بالکل میں نے کچھ اور نکالا یہ نکل ہی نہیں رہا ج
پانچ بھی دن تک بہت زیادہ گرمی تھی نا
ہاں دن بھر تو تھی بہت زیادہ گرمی آپ نے وہ دسرا نکالا آپ نے وہ آپ کو نکل رہا ہے وہ
ہاں ہاں
مجھے پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا
میں نے آپ کو واٹسپ پہ سینڈ کیا ہے پھر
ہ ذرا میں دیکھوں گی وہی
ہ
ٹھیک کل جب میں بازار گیا گئی تھی تو صرف دس منٹ دھوپ میں چلنے سے بھی پسینے میں بی گیا لگ بھگ جیسے ہوا بھی گرم ہو
ہاں وہی میں بھی بول رہی تھی آج کل ہوا بھی ٹھنڈک نہیں دیتی رات کو بھی گرمی کم نہیں ہوتی اور نیند پوری نہیں ہو پا رہی
پہلے لوگ کہتے تھے شام ہوتے ہی موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا لیکن اب تو شام کے بعد بھی گرمی ویسی ہی رہتی ہے
بالکل اسی وجہ سے لوگوں کا موڈ بھی خراب رہتا ہے گرمی میں انسان جلدی غصہ ہو جاتا ہے اور کام مشکل لگتا ہے
ہمارے گھر میں پنکھا پورے دن چلتا رہتا ہے لیکن پھر بھی چین نہیں ملتا
ہمارے یہاں بھی وہی حال ہے اگر بجلی چلی جائے تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
بجلی کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ کئی جگہ پاور کٹس بھی زیادہ ہونے لگے ہے
بالکل
اور جب بجلی نہیں ہوتی تو پانی کی سپلائی بھی متاثر ہوتی ہے لوگوں کو پانی بھرنے میں بھی بہت دککت آتی ہے
پانی کی اہمیت گرمی میں اور بھی زیادہ سمجھ آتی ہے
ہاں اور کیا اس موسم میں ہر آدمی کو زیادہ پانی پینا چاہیے سافٹ ڈرنک سے بہتر سادہ پانی یا نیمبو پانی ہوتا ہے
بچے اکثر باہر کھیلتے رہتے ہیں ان کو بھی دھوپ سے بچانا چاہیے
ہاں اور بزرگوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ گرمی جلدی لگتی ہے
بالکل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دوپہر کے بارہ بجے سے چار بجے تک بنا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے
اگر جانا ضروری ہے تو چھتری کیپ یا دوپٹہ استعمال کرنا چاہیے
کاٹن کے کپڑے پہننا بھی بہتر ہوتا ہے
بالکل ہلکے رنگ کے کپڑے گرمی کم محسوس کرواتے ہیں
ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ اب بھی درخت لگاتے ہیں ان کی گرمیاں دوسرے جگہوں سے ٹھنڈی لگتی ہے
اس لیے ہر گھر کے باہر ایک پودا ضروری ہونا چاہیے
صرف حکومت پر بھروسہ کرنا کافی نہیں ہر شخص کو اپ نی ذمہ داری نبھانی ہوگی
صحیح کہا آپ نے اس کو
ج
اگر ہر فیملی سال میں دو یا تین پودے بھی لگائے تو کچھ سالوں میں بہت فرق آ سکتا ہے
بالکل اسکولوں میں بھی انوائرمنٹ کے بارے میں بچوں کو پریکٹیکل تعلیم دینی چاہیے
بالکل صحیح کہا آپ نے صرف کتابوں صرف کتابوں میں پڑھنا کافی نہیں ہے عمل بھی ضروری ہے
بالکل گرمی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم بھی فطرت کا خیال نہ رکھا تو مشکلات اور بڑھیں گی
ہاں اور کیا کلائمیٹ چینج کا نام ہم روز لیکن لوگ اس کی سیریسنیس کو ابھی بھی کم سمجھتے ہیں
بر دیر سے گرتی ہے برسات کا وقت بدل گیرتی ہے اور گرمی لمبی ہوتی جا رہی ہے
ہیں اور کیا کسانوں کی بھی بہت نقصان ہوتا ہے کبھی فصل سوکھ جاتی ہے کبھی ایک ایک ہو جاتی ہے
اسی لیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے
ھممم ہاں نل کھلاچھوڑ دینا یا ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے
مجھے لگتا ہے اگر ہر انسان چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل لیں تو بہت بڑا فرق آسکتا ہے
اور کیا اگر گاڑی کم اور پیدل گاڑی کم یا پیدل یا سائیکل کا استعمال کرنا بھی اچھا ہے
اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور پلیوشن بھی کم ہوتا ہے
گرمی کے دنوں میں پانی بھی زیادہ آں پھل بھی زیادہ کھانے چاہیے جیسے تربوزہ خربوزہ اور کھیرا
بالکل یہ جسم میں پانی کی کمی پوری کرتا ہے
آپ کو کوئی شہ دروازہ شاید کھٹ کھٹارہا ہے
ہاں یہ ہم سائے کچھ بنا رہے ہیں ہاں آ ب میں اندر جاتی ہو رکو
یہ جسم میں پانی کی کمی پوری کرتے ہیں
بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سمجھانی چاہیے
ہاں کیونکہ کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں
اللہ کرے آنے والے سالوں میں ہم انوائرمنٹ کا اتنا خیال رکھیں کہ گرمی کا کے اثرات کم ہو جائے
بالکل اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھ لیں تو ہمارا ملک اور ہماری دنیا دونوں بہتر ہو سکتے ہیں
بالکل آج سے ہی ہمیں ہم دونوں کو وعدہ کر لینا چاہیے کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے درخت لگانے چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت بتانی چاہیے
یہ بہت اچھا وعدہ ہے ان شاء اللہ ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں
ان شاء اللہ ان شاء اللہ اچھا میرا فون نا یہ دو پرسینٹ ہے یہ نا سوئچ آف ہو جائے گا
ہاں آپ رکھو چار ج پھر جب چار ج ہو جائے پھر مجھے وہیں سے میسج کرنا میں
آپ فری ہو شام تک
ہوں ہوں
ٹھیک ہے میں آپ کو آٹھ بجے پھر کروں گی کال
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ